ام خیریت
ٹھیک ہے اور کیا ہو رہا ہے
اور سب ٹھیک ہے اور بتاؤ آپ کیا کر رہے
ٹھیک ہے کچھ نہیں بیٹھتے کھانا وغیرہ اور بتیں
کیسنا آپ کا
اچھا تھا دال کی دھوکھ ہے ہاں موسم ٹھیک ہے اچھا جی
موسم اچھا رہتا ہے تو من بھی ٹھیک رہتا ہے گرمی زیادہ رہتی ہے تو بہت پروابلم ہو جاتا
گرمی بہت زیادہ بیچ میں تھی ب ٹھیک ہے
ہوں ہوں اب ٹھنڈی کا موسم آ ہی رہا ہے
ہاں تند م
ہ ہاں ٹھنڈ لگے گا ٹھنڈی
یک
سب سے اچ اچھا تو ٹھنڈی ہ مجھے تو لگتا ہے صحیح ٹھنڈی کا موسم وہی ہے نا زیادہ کپڑے ہی یہ سب آپ تو یوز بھی نہیں ہوتی جیسے کہ کپڑے پہننے نہیں پڑتے ایک سویٹر میں ہی مطلب پوری ٹھنڈی گزر جاتی
ہاں سی بات ایک ایک دوون بس ایک بولو دوسرا پہل بس
ہوں جیسے آپ آج مطلب کہ آپ چار بجے کیا ڈوسا بنانے والے ہو
ہاں سوچ رہے ہیں میںے کے لیے ہی دیکھے
اچھا کیسے بناتے ہو ڈوسا
گوسر تو کئی طرح کا بنتا ہے لیکن جیسے میں اب سادہ والا بتاؤں کیا
جی بتائیے
سادہ والا ہے جسے اس کے لیے کیا کیا چاہیے ایسے چاول چاہیے اور ارد کی دال ہاں ارد کی دال ڈالتی ہیں آپ
ہاں
اچھا اس کے لیے پوہا چاہیے دو بڑے چمچ اور ہاں اسے جیسے ککرا ہوتا ہے دوسہ اور اس اور میتھی ہوتی ہے نا میتھی دانا آدا چاہیے اور تیل یا گھی ڈالنے گھی ڈالے تو اچھا ہے تو جیسے چاول کو جیسے نا چاول کو چھ گ چھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو بھگو دیں گے پھر اس کے بعد ارد کی دال ہے اور میتھی دانا مرچ دونوں ساتھ ہیں ہیرو ڈنگس کو بھی اور پھر پوہا ہے اس کو جیسے بنانا ہے تو اس سے بیس منٹ پہلے نہیں بھیگونا پڑے گا اس کو پھر اس کے بعد اس ہوں تیار کرنے کے لیے جیسے دال ہے دال کو ملائ پس نے ٹھیک ہے پھر چاول ہے اور پوہا اس کو بھی دردرک پیسنا ہوتا ہے
اچھا اچھا جی ہوں
دونوں کو ملا کر جیسے م جیسے وہ بھجیے اور چھانتے ہیں نا پکوڑا ویسا ہی بیسن بنانا ہے گاڑھا اور پھر اس کے بعد اس کو ہاں اس کو اس میں اس کو ڈھک کر کم سے کم دس گھنٹہ کے لیے رکھ دیں دس گھنٹہ بارہ گھنٹہ کے لیے کہیں جیسے گرم جگہ پر رکھے ویسے گرمی تو ہے ہی ہو جائے گا ہاں اس کے بعد جب اچھے سے دم مل جائے گا اچھے سے جب خمیل بن جاتا ہے لاشٹ میں نمک ملائیں گے پھر اس کے بعد اس کو بنانے جیسے توا ہے توا کو اچھی طرح گرم کر لیے اچھے سے پھر اس کے بعد ہے اس پے پانی پانی ڈال دیا تیل ڈال دے مطلب تیل تھوڑا چھینک لے ایسے ہی یے پانی ہاں پھر اس کے بعد اس میں جیسے کلچھولی ہوتی ہے نا
ہمم ہمم
ہاں اسی سے اٹھائے وہ بٹر پھر اس کو اٹھا دو پھر ڈالے پھر گول گول گھمائے پھر جو باکی بچے اس کو نکالے اور پھر اس کے بعد کنارے پر جیسے تیل ڈال دیے گھی ڈال دیے آرے مطلب کنارے کنارے اس سے مطلب چپکتا نہیں ہے ہاں پھر اس کے بعد اس دھیمی آچ پر بالکل ہونا دے ایک دم کرکرا ہونے تک اور ہلکا سنہرا لال ہونے تک اس کو پھر ایک سیکنڈ بیس سیکنڈ میں اس کو پلٹ دیں دوسری طرف وہ وہاں بھی سیک نتا ہا پھر اس کے بعد چٹنی کے ساتھ کھائیں
جیسے مطلب ناریل کی چٹنی کے ساتھ یا پھر مطلب ریڈ والی چٹنی نی کے سھ بھی کھا سکتے
دونوں ہاں ناریل ساتھ چٹنی بھی ہے اس کے ساتھ ناریل چٹنی اچھی لگتی ہے
اچھا
ہمم آپ کیسے بناتے ہیں
ہم جیسے مطلب جیسے پنیر مسالہ ڈوسا بناتے ہو آپ
ہاں کبھی کبھی تو بناے ہے ہمم
پنیر مسالہ ڈوسا میں مطلب جیسے تو یے دو کپ ڈوسا پڑتا ہے
ہاں
اور پھر ایک کپ مطلب کدوکس کر کے پنیر
جی پنیر کا ویسے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس یے بوا اور اچھا لگتا ہے
ہمم جیسے اس میں ایک کپ شملا مرچ بھی باریک کٹی ڈلی ہوتی ہے پیاز باریک کٹا ہوا
جی
نمک مطلب اور مسالے سواد انوسار تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے مسالے بھی اس میں ڈال سکتے
جی جی
جی جیسے مطلب کی بناتے کیسے پنیر اور شملا مرچ پیاز اور مسالوں کو کیا کرتے ملا کر مطلب کی تیار کر لیتے ٹھیک ہے
ٹماٹر
ہاں ٹماٹر بھی ڈالتے
اچھا
اسے تیار کر لیتے پھر اسے کیا کرتے ڈوسا بنا کر بیچ میں کیا کر سے مطلب ڈوسا ایک فرائی پین لیتے ڈوسا کا وہ جو گھول جو مطلب کہ ڈوسا کا آتا ہے وہ اس کو مطلب کہ اچھے سے پورے میں پھیلاتے
اچھا
جی پھیلا کے فیر اس کو اوپر کیا کرنا ہے مطلب کی یے پنیر شملا مرچ پیاز یے سب جو کٹ کرے تو اس کے اوپر مطلب کی ڈالنا ہے تھوڑا سا مطلب کی کنارے کنارے آ مطلب تیل چھرک سکتے ہو کیونکی مطلب کی نیچے لگے نہیں ٹھیک ہے فیر ڈوسے کو کیا کرنا آدھا مطلب کی وہ جب پورے اچھے سے تھوڑا سا لگے کی مسالہ ہو گیا ہے پورا
جیسے ٹماٹر یے سب مطلب کی تھوڑا مطلب نرم ہو گیا ہے تو اسے کیا دونوں طرف ایک طرف سے موڑ دینا ہے ٹھیک ہے
جی جی
اس کو موڑ کر کے کیا کرنا ہے دو منٹ تک پکانا ہے
اچھا
اور فیر اس کو کیا کرنا جیسے آپ گرم گرم چٹنی ناریل کی چٹنی ہو فیر آپ فیر آ ٹمیٹو والی چٹنی بھی آتی ہے وہ سب چٹنی پے مطلب کی وہ سب چٹنی سے لگا کے کھا سکتے ہو اسے ڈوسا کو پنیر مسالہ ڈوسے کو
ناریل کی چٹنی آپ بنائیے
ناریل کی چٹنی نہیں ناریل کی چٹ ٹنی یے مطلب کے ناریل کو کروچ کے ہی بنتا ہے نا جی جی جی
ہاں اس میں جیسے بھونی ہوئی چنا دال تلیا رہتی ہے اس میں دو ہری مرچ اور پھر ایک ٹکڑا ادرک کا رہے گا اور اس میں دو تین بڑے چمچ دہی رہے گی بہت کھٹی نہ ہو ہاں پھر اس میں نمک اور پانی رہے گا اور پھر ہاں اور اس میں ل تڑکے بھی ڈالتے ہیں نا تڑکا ہاں اس میں جیسے ایک چوٹا چمچ تیل ہے اور اس میں رائی ڈال دیں زیرا دلدے کری پتا دلدے پانچ چھ پتا اور فیر اس میں سوکھی لال مرچ اور ہنگ ڈالنا چاہتے ہنگ بھی ڈال سکتے
اور اس کا فورا بھی لگاتے کیا
ہاں لگا سکتے ہیں
جی جی
اور جیسے ہاں مکسر میں جیسے ناریل کو اور بھنی دال جو ہے اس ہری مرچ ادرک نمک اس کو پیس لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اور پھر ہاں پھر اگر مطلب یا تو دہی کو پھٹ لیں یا دھی ہوگی اسی میں ڈال دیں چلا لیں اس کو ایک بار اور ہاں پھر اس کے بعد ایک پین میں تیل گرم کریں اس میں رائی ڈال نہ ہے ہاں یا زیرہ ڈال دیں بہت لوگ رائی ڈالتے ہیں اس کو مطلب چٹک چٹکنے لگے اگر ہنگ ڈالنا ہو تو ڈالیں نہیں تو اس کری پتا ہے سوکھی لال مرچی یے سب ڈال کر تڑکا لگا لیں ہاں تو اچھی لگتی ہے
اچھا آپ نے کبھی مطلب چیز چیلا ڈوسا بنایا ہے
چیرلا دوسا نہیں
چیج چیزضج چیلا ڈوسا
چیز چیز ڈال کے
ہاں چیز ڈال کے
کبھی چیز دال کے نہیں بنائے کبھی ٹرائی کرنا ہے آپ نے جی جی بتائیں
جیسے اس میں مطلب کیسا ڈلتا ہے وہ بتاتے جیسے دو کپ ڈوسا
ہن
لینا ہے مطلب ڈوسا کا جیسا بیٹر بنانا ہے وہ پوری گھول دال سے سب ملا کے پورے اچھے سے اس کی گھول بنانی ہے ٹھیک ہے
اچھا
ہاں ایک کپ مطلب کہ آپ کو لینا ہے چیز لینا ہے ٹھیک ہے ایک کپ باریک کٹی شملا مرچ لینی ہے ایک کپ باریک کٹا ہوا پیاز لینا ہے ٹھیک ہے
اچھا
جی اس کو مطلب بناتے کیسے جیسے ڈوسا کو آدھا مطلب کہ ڈوسا کو پہلے کیا کریں گے ڈوسا والے تاوے پہ وہ جو بٹیر میں نے بنایا ہے بٹیر کو اچھے سے اس میں پھیلائیں گے تھوڑا ڈال کے اتنا پتلی پرت بنانی ہے
ہاں
اور فھر اس کا کیا کرنا ہے تھوڑا آدھا پک جائے تو اس میں کیا کرنا ہے چیز شملہ مرچ اور پیاز پھیلانا ہے اسے اچھے طریقے سے پورے ڈوسے پہ جی
ہری مرچی بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچی
ہاں ہاں ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہے اس میں
اچھا
اور اسکے ملب کہ جب چیز پوری طرح سے ملب پگھلنے لگ جائے تو اس کو کیا کرنا ڈوسے کے رول کو چاہے تو اوپر سے تھوڑا ماتاترک چیز ڈالنا ہے یا پھر چٹنی اور سبر مطلب کہ اس کو گرم گرم اچھی طریقے سے نکال کے کہ پھر اسے چٹنی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہو
اچھا ہاں نائن بھی یا ٹومیٹو سوس اچھا اچھا کبھی کبھی یہلی ٹرائی کرتے ہیں یہ ہولی کبھی نہیں بنائے ہیں
جی بنا کے دیکھے گا
ہاں بنانے گے چلیے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک
ٹھیک ہے پھر رکھتے ہیں ٹھیک اللہ حافظ
وس